بی ٹی لکھو سات اچھا کیا نہیں یہ سکا وغیرہ اس کے ساتھ وہ ہاتھ میں مت دیا کرو
اور کیا یہ اس اصل بھی حمزہ کے پاس تھا وہ ماما سے لیتا ہے بٹوا پھر اس میں سارے پیسے نکلتے پھر دیکھتے نا سکا وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے اب اس نے رکھا تھا ادھر نیچے پیچے میں نے اٹھایا میں نے جیب میں رکھا مہینے پیچھے کی طرف یہ ایسے نا زارا کو دودھ دےنے وہ جب میں سے گر گیا اس نے اٹھا لیا
وہی نا اسان محمد اسان بولتا ہے اس کو ٹین وہ خود کو مارتا ہے اگر اس کو نہیں دیں گے ین ین ین
اب بولتے سکا
تین میرا بھی اب بھانجا بول رہا ہے
اس کو میری بیٹی کو جیسے وہ ہتک ہو جاتا ہے اس کوئی چیز دے جاتی ہے نا ہینڈی میڈ اتنا روتی ہے مجھے لگتا ہے یہ اپنے بائی سے بھی زیادہ تیز ہے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے وہی
پیچھے پٹکتی ہے خود کو اگر کچھ لیتے ہیں نا اسے پیچھے ک طرف دیا اور کیا
لیکن بیٹھتی بھی نہیں ہے آپ کے بغیر کسی کو
نہ کسی کو نہیں بیٹھتی
لاسٹ ٹائم لایا تھا نا مار کہاں تھا بہت ٹائم ہو گیا مجھے لگتا ہے چھوٹی زندہ تھی کیوں گزر چکی تھی ماریا نے لایا تھا میں نے اس کا روتی روتی سنپ بھی بنایا ہے مجھے لگتے ہے نا چھوٹے بچے اچھے
ہاں آپ کو سب کو لگتا ہے بسما کے گھر والوں کو
ہم سب کو لگتے ہیں چھوٹے بچے اچھے
ہاں ابھی آج حیا اور ہمزہ اتنا لڑائی کرتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اج حیا مارتی ہے ہم لوگ کو وہی سے جو تیز ہو گئی ہے اس نے ہم لوگ کو مارا ایسا تھاپڑ و گیا دوڑ کہ مارا واپس جھگڑا کر ان نے پاگل کیابائی ہممزا حیا کو بسما نے گھر بھیجا اس کو چنےیاد آیا تھا اس نے اس کو لے گیا اپنے گھر
ہاں آپ کو پتا ہے جھگڑا میرا بانجا اپنے چچرے بھائی کے ساتھ کرتا وہ ہے نا اس سے چچرا بھائی جو دس مہینے چھوٹا خدایا رحم خدایا رحم وہ کیا کرتا ہے اس کو
پتہ ہے یہ کس پر لڑائی کرتے ہیں ہائے بولتے ہیں زرا جان میرے حمزہ لڑائی کرتا یہ میری ہے ہاے بولتے بابا میرا حمزہ لڑائی کرتا ہے مری میرا ہے ہر کسی ہر چیز پہ وہ لڑائی کرتے اب دو دو بھی لائیں گے نا پھر بھی لڑائی کرتے
ہاں وہی نا پتا ہے پچھلی بار وہ شبھو کے گھر پہ شبھو کے بیٹے نے سائیکل پہ لڑائی کی تھی اس نے بھائی کو پٹک دیا تھا سر سے ہی اس نے بولا ہم پاگل ہوگئی کیا اتنا جھگڑا کیا ان دونوں نے پھر اتنا ہاں یہ میری سائیکل ہے اگر ہم اسے کوئی چیز لاتے ہیں نا ہم اسے بولتے ہیں ایرنگ از کیئرنگ اب شیئر کرنا آپ کو االلہ میاں گفٹ دے گا وہ پھر سے واپس وہی کرتا ہے نہیں دوں گا نہیں دوں گا کچھ نہیں دوں گا کسی کو نہیں دوں گا وہ ایسے ہی بولتا ہے واپس
میں اسماعیل اسماعیل آئے تھے میری باپ نے لائے تھے اپنی بیتی بیٹی کے لیے کپڑے اس کو وہ ایک سیٹ چھوٹا ہوگیا اب اس نے بولا اب لوگی تو میں آپ ہزارہ کے لیے لے جائے یہ چھوٹی ہے ابھی پھر میں نے اس کو بولا میں ہی لوں گی کوئی بات نہیں حیا دیکھنا یہ میرے کپڑے ہیں دے دو مجھے
ہاں ہاں ہاں
بیگ رکھا اپنے پاس ہی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا
وہی نا یہ یہ اقرا یہ بہت خطرناک ہے یہ دیکھتی ہی نہیں ہے آگے پیچھے
میں ہم بولتے ہیں یہ سال کب نکلے گا ہم ان کو ان شاء اللہ نیا سال ڈالیں گے اسکول میں یہ پاگل کرتے ہیں ہمیں
اور کہیں میری م میری بہن نے کیا کیا اسی لیے وہ مت بیٹھتا تھا گھر پہ یہاں وہ چپ کر کے بیٹھتا ہے وہاں گھر پہ نہیں اس نے کیا کیا اس نے بولا میں اسکول ہی بھیجوں گی وہ اب وہ ایک بجے تک ا سکول ہی بھیجتی ہیں
اچھا کرتی ہے لیکن اچھا کیا اس نے اللہ کی قسم یہ پاگل کرتے ہیں
ابھی اس کو یہ سمر ویکیشن چل رہی ہے نا وہ کہہ رہی تھی کب ہوں گے اون اسکول لیکن کل جب
نے اور کیا اس میں
تین دن تین دن لیکن اگر وہاں ایک دن نہیں جائے گا نا بچہ دو دن نہیں جائے گا نا وہاں سے فون آتا ہے اس کو محمد حسان کیوں نہیں آیا یہ نہیں کہ ابھی چھوٹا ہے تو مت آ جاؤ یا یہ نہیں وہاں پہ پوری رسٹرکشن ہے دو ہزار روپیہ پر منتھ
میں نے ابو جی کو بولا ہم ڈالیں گے میرے ہمزہ کو اسکول میں پرسوں پچھلے سال ہی میں نے اس کو بولا ہم اس کو مارچ میں کریں گے ایڈمشن کیا میں نے اس اس نے بولا کس اسکول میں نے بولا ادھر اسکول پادشاہی باغ میں ادھر ہی ڈالیں گے اس نے ہی مجھے دھوکا دیا وہاں پہ گیا ہی نہیں تھا اس نے بولا کسی کو بباہر ہی وہاں پہ کرتے ہیں ایڈمیشن اس نے اس کو بولا وہاں پہ کہاں لیتے ہیں وہاں پہ پانچ سال کے بچوں کو لیتے ہیں لیکن اس نے مجھے جھوٹ بولا میں ادھر گیا خود ہی ادھر انہوں نے ایسے بولا پھر میں نے پچھلی بار بولا اپنی بہن کو میں نے بولا اب آپ جاؤ پلیز وہاں پہ دیکھو ایڈمیشن کا کیا ہے وہاں پہ بول رہے اس کو کہ کہا ہم تو ڈھائی سال کے بچے کو ہی لیتے ہیں
ہاں دیکھا
پھر میں نے اپنے باپ کو ب آپ کتنے جھوٹے ہو آ نے وہ بول رہے وہاں سے آپ کا ڈالاس کو اسکول میں ابھی یہ چھوٹا ہے بیچارا اور کیا میں نے بولا اس کو آپ کیا آپ اس کو در بدر کیا اس کو ایک سال ہو گیا ہوتا ہے پھر نرسری میں اور یہ کچھ سیکھتا وہاں پہ آپ کو کیا ہو گیا آپ نے مجھے جھوٹ بولا بول رہے ہیں نہیں نہیں میرا دل ہی نہیں کیا میں اس کو تم اس کو اسکول میں ڈالو گی اتنی چھوٹے کو اب اب کرتا ہے نا کب وہ مطلب یہاں پہ کچھ رانگی اچھا کرتا ہے میں نے آپ کو آپ نے ہی اس کو کیا داربدر اس کو ہو گیا ہوتا ایک سال سیکھتا ہے نا بچہ اسکول میں اور سدھرتا
ازان کی ازان کی دادی نے بھی بولا تھا اب ازان بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے ماما میں نے نا دل پہ پتھر رکھا اور سب نے اس کو سپورٹ کیا دادو نے بابا نے سب نے ہم نے بھی بولا ہاں اسکول ڈالو اس سے بچا اگر وہ زیادہ کچھ ہاں اگر وہ پھر جب کچھ زیادہ کرتا ہے نا ما اس کی ماما فون اٹھاتی ہے چلو میں میم کو فون کرتی ہوں چلو ابھی ڈالتی ہوں میم کو وہ پھر چھپ کر کے بیٹھتا ہے خدا کی کسر
اور کیا ہمزہ ف اور بچے فون دیکتے اس سے بھی پھر آنکھیں خراب ہو جاتی ہے میں نے ابو جی کو بولا اگر یہ جاتا اسکول دن بھر اور کیا میں نے اس کو بولا دن بھر جا اسکول وہاں سے آ کے ٹیوشن جاتا ہے اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا فون دیکھنے کا آپ نے کیا اس کو کھارا وہ وہاں سے چپ کرتا ہے اب بولا تھا انہوں نے اکٹوبر میں لانے کے لیے میں بول رہی اب اکٹوبر میں جائے گا دو مہینے پھر ونٹر کا فیس بھرنا پڑے گا
نہیں یہ بات صحیح ہے فیس ویس دینا ہے اکٹوبر نہ نہ نہ ویسے ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں میری بہن نے بولا ہاں میری بہن نے بولا اکٹوبر میں ہی اس کو یہ کرنا ہے ایڈمیشن اکٹوبر میں ہی اس کا ایڈمیشن ہاں ہاں ہاں
اکٹوبر میں ہی کریں گے
ہاں اکٹوبر میں ہی کرنا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے نا یہ میں نے میری بہن میں نے اس کو بولا وہ آپ کیوں بولتی ہو اکٹوبر میں اس کو تو اس نے بولا وہ یہ تو ایڈمیشن ٹائم ہو تبھی تو فارمس نکلتے ہیں اور کیا
نہیں ان شاء اللہ جائے نکلیں گے یہ دو تین مہینے ہم ان کو ڈالیں گے اسکول میں ہی انہوں نے ہے ہمیں پاگل کیا ادھر
ہاں اور کیا
پھر بول رہے اس کو اسکول میں میری بہن کو کہ آپ اب اس کو ٹیوشن میں ڈالو اس کو دے دو تھوڑا زور لکھ مطلب جسے کہ اگر تب لکھنا اے بی اے بی تو پھر ڈرے گی وہ سیدھے نرسری میں پری نرسری میں نہیں رکھے ہاں ٹیوشن جاتا ہے
کہاں
ادھر ہی
اقرا کے گھر
نہیں نہیں اقرا کے گھر نہیں ادھر ہی ہے ہمارے پڑوسی ہے ادھر ہی بیھچتے ہیں ہم اس کو
اچھا
ہاں
ارے گھر میں جاتا ہے یا بیچ بیچ میں
نہیں جاتا ہے روز پہلے ایک جگہ جاتا تھا لیکن ہمیں لگا اس کو وہاں پہ بہت بچے ہے وہ جیسے دھیان ہی نہیں دیتی ہے پھر ہم نے اس کو وہاں سے نکالا پھر دوسری جگہ ڈالا ادھر جاتا ہے ادھر بھی جاتا تھا پہلے پہلے روئے اس نے دو تین دن پھر گیا کیونکہ سیکھے گا پھر کچھ ایسے مطلب پھر اس کو ایسے ہی رکھنا ہے گھر میں ہے ہیا مانتی ہی نہیں ہے آ جانا
ہم نے مانا ہی نہیں اس کو یہ ان دس دنوں میں بھی یہاں کرنا ہم نے اس کو یہاں بھی ٹیوشن بھیجا یہاں نا اقرا کے پاس
ہاں میری با یہ بھت بھتجی بھی جاتی نا وہی لیکن وہ اب مانتی ہی نہیں ہے جانا
اچھا
اس کو زبردستی لیا میری مما نے پرسوں ایک دن نہ آپ نے کھایا
بس ابھی تیاری ہونے والی ہے یہ دس منٹ اب جو لاسٹ کے ہے نا وہ بعد میں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہم نے ابھی اب آج ہم پیتے ہی نہیں لپٹن چائے لیکن آج ہم نے بنائی وہ بھی کب ایک بجے
ہاں ہاں اب تو آپ نے ابھی
وہ تو میں جب اب نے آپ نے فون کیا تبھی میں نے وہ ختم کی
ہاں ہاں ہاں صحیح بات ہے
ہاں پتا مجھے نہیں اچھی لگتی ہے مجھے اتنی گندی لگتی ہے لپٹن چائے میں اس کو چینی بی اگر کسی کے لیے بناتے ہیں ن میں نہیں دیکھتی ایسے اندازے سے ڈالتی ہوں چینی پھر دیکھتی ہی نہیں ہوں
کھائے
پتہ نہیں آج انھیں تو ائی مجھے اتنی گندی لگتی ہے میں کسی کے ساتھ مجھے اچھی نہیں لگتی ہم میرے سسرال مںجھے میری ساس بولتی تھی چائے بنانے پہلے پہلے میں بولتی نہیں نہیں ایک دو دن میں نے پی پھر اس کو بولا میں نے نہیں میرے لئیے نہیں بنانا میری ساس بھی کچھ نہیں پیتی ہے وہ صبح پیے گی نا ایک نون چائے پھر وہ کل صبح تک کوئی چائے نہیں پیے گی
ہاں جی سر
ہاں وہ شام کو بھی چائے نہیں پیتی وہ آج صبح پیے گی نون چائے پھر کل صبح پیے گی پھر سے
اچھا ٹھیک
کھانا کھائے گی دو ٹائم اور صبح کی چائے پی گی پھر وہ دن میں کچھ بھی نہیں کھاتی ہے
اچھا ٹھیک
نہیں اگر اس کو آپ تھوڑا سا دیں کبھی خربوزا تھوڑا سا کھائے گی بس
نہ کبھی کبھی ہم کنٹینیو پیتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں کبھی کبھی بیچ بھی
ہاں نہ پینا تھے میرے سسرال میں نام یہاں پہ تھے
میری بھابھی کو ہونی ہی ہونی چاہیے چائے
ہاں کسی کو عادت ہو جاتی ہے میری بہن جاتی ہے آفس اس کو بھی عادت ہو گئی ہے لیکن ہم نہیں پیتے ہیں میں آفس بھی جاتی تھی مجھے کبھی عادت نہیں ہوئی مجھے اتنی گندی لگتی ہے
میری بھابھی کو بھی ہونی ہی ہونی چاہیے کچھ بھی ہو اسے چاہے تو ہونی چاہیے
نہیں مطلب ہم لوگ سب پیتے ہے دس بجے چائے
ہاں اور میری بہن کے گھر والے وہ کھانا ٹائم پہ کھاتے ہیں چائے ٹائم پہ دس بجے کی چائے شببو آتی ہے نا یہاں کبھی کہتے ہیں میں نہیں پیوںگی میں اسے بولتی ہوں کیوں یہاں نخرے کرتی ہو تم تو گھر پہ نمکین چائے لپٹن ٹی برابر پیتی ہو اب یہاں کیا ہوا ہے
میری ساس اٹتی ہے دس بجے نیند سے پھر ہم نون چائے پیتے پھر کب پیئیں گے لیٹن چائے
آپ کو دس بجے تک چائے نہیں مطلب آپ تو جلدی اٹھتی ہو نا آپ تب کیوں نہیں پیتی ہاں یہ ہم یہ ہم بہت بڑ یہ ہماری عادت
اور کیا میں پھر انہی کا ویٹ کے دن پھر نو ساڑھے نو دس بجے آتی ہے پھر کب لپٹن چائے پئیں گی مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے اچھا آپ کھانا کھاؤ پھر بعد میں کرنا مجھے فون ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ